سلام و علیکم
وعلیکم السلام میڈم آپ ٹھیک ہے
جی میں ٹھیک نہیں ہوں ابھی میں نے آپ سے فون مانگا تھا اب نے دیا ہی نہیں مجھ ضروری کام کرنا تھا
میں بعد میں دونگی آپ کو فون مجھے تو ابھی ضروری کام تھا اوپر سے میں یہاں سے استری کر رہی ہوں مجھے بہت سارے کپڑ وں کو ابھی استری کرنی ہے
اگر آپ فون دونگی نا میں پھر استری سب کو کروں گی
ہاں مجھے پتہ ہے آپ نے کل بھی بولا تھا آپ یہ کام کرو میں سب
قسم ڈیل کرتے ہیں اگر آپ فون دو گے نا مجھے چاہیے میں پھر سب کو استری کروں گی
ہاں میں دونگی ابھی بس
ٹھیک ہے
ہوں میں بس لاسٹ کپڑے کو استری کروں ہوں اس کے بعد آپ خود کرنا
ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اے فون ادھر دینا آپ یہ لے جانا
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اور بتاؤ
بس ٹھیک ہمیں اتنے سارے کپڑ وں کو استری کرنی ہے
ہاں مجھے پتہ ہے میں کر لوں گی
ہوں اور آپ یہ جاتے ہو کوٹ ووٹ آپ آفس اچھا اچھا ٹھیک آ پکو کیسا مزہ آتا ہے وہاں پہ
بہت اچھا میں بہت انجوائے کرتی ہوں کورٹ میں لیکن میں اب کہاں آفس جاتی ہوں
ہاں
میں کہاں لیکن آفس جاتی ہوں میں تو ا سکول جاتی ہوں
اب آپ کیوں آفس نہیں جاتی ہو اب تو ویسے اتوار کو بھی جاتی تھی اب تو اتوار کو بھی گھر پہ نہیں بیٹھ تی تھی
پررسنل ریزنز برو
پرسنل اچھا آپ نے ٹھیک ہے کوئی نہیں
نہیں آپ بولو وہی بات ہے جو آپ سن سوچ رہی ہو
ہاں ہاں مجھے پتا ہے
ہوں
آپ نےکہا یاں یہاں پہ بول رہے ہو آپ کو
اسی لیے میں نہیں جاتی ہوں
ہوں
آپ کو تو پتہ ہی ہے
ہاں اور آپ مھے یہ بولو آپ جب جاتے ہیں نا کوٹ آپ کو پھر وہاں پہ وہاں جو بولا وہاں پہ کتنا یہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو کیا کیا کیسز ہوتے ہیں
وہاں پہ ہمیں سول کیسز ہوتا ہے
آپ پلیز آپ مجھے یہ کر آکے شور بیک گراؤنڈ نہ نوائز پلیز اوائڈ کریں
میں کیا کر رہی ہوں بیک گراؤنڈ میں تو بس آپ سے بات کر رہی ہوں
نہیں آپ تو پیچھے سے کچھ اور بھی کر رہی ہو مجھے سم ہوں مجھے سنائی دے رہا ہے ہاں نہیں میں نے کہا نا آپ کے رو میں نہیں ہے میرے انکھیں آپ کے رو میں نہیں ہے
اچھا ٹھیک یہ جو آپ حارث بشیر کے نمبر سے ف فون کر رہی ہو
ہونا ہے
یہ میں آپ کو اس پے یہاں سے کال کر سکتی ہون نا پانچ
ہاں جی ٹھیک ہے
وہ اچھا مجھے پتا ہی نہیں تھا
ہاں جی آپ وہاں پہ بھی کر سکتے جو
ہوں آپ نے تو مجھے بولا ہی نہیں آپ بھی خراب ہو امی چاہتی ہے میں امیر بنوں
ابھی کہاں کی تھی اس والے پہ ختم
مجھے لگتا ہے اس پہ ختم ہوئی ہوں گی ہے نا
مجھے بھی لگتا ہے
مگر مجھے ختم ہی نہیں ہو رہی ہے اس پہ مجھے لگتا ہے آپ کو غلط کنسپٹ ہے
ویسے ہم سب دیکھتے ہیں نا ابھی بعد میں دیکھتے ہیں کیا ہ حال ہے اس کا
ہوگے کمپلیٹ
اچھا ٹھیک اس نے مجھے لگتا عفنان کے ساتھ بات کی تھی عفنان گئی تھی گریز
ہاں دیکھا ہ بس سب جا رہے ہیں گریز ہم ہی نہیں جا رہے ہیں
وہ اپنے کزن کے ساتھ گئی تھی
نا وہ لوگ بہت وہ سارے کزنس گئے تھے ہمارے یہاں پر سایڈ کیا ہوتا ہے ہم نکلتے ہیں نا کزنس گریز اس میں سے مامیاں نکلتی ہے پ ھوپھیاں نکلتی ہے دادیاں نکلتی ہیں پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں جن کو جو ہے نا بہت نارملائز کرتے ہیں کور اوکے
ہاں ان کو وہ ہوتا ہے نا کوئی کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے کسی کیا آنے سے کسی کے نہ آنے سے
لیکن ان کن ہاں پھر ہم جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نا دوسرے انسان کا سایہ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے
ہاں
تو پھر ان میں سے ہم ہیں
ہاں مجھے پتا ہے آدھے لوگ ہوتے ہیں نا ایسے لیکن آدھے ہوتے ہیں جن کو کسی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے جن کو بس گھومنے میں مزہ آتا ہے ان کو ویسے کسی اور سے مط کبھی نہیں ہوتا ہے کون آئے کون نا آئے
ہاں یہ بھی ہے
مجھے لگتا تھا پرسوں مجھے وہ والی ریل بنانی چاہیے تھی گھر سے جا گھر سے باہر نکلتے ہی وہ خوش خوش ہو جاتی ہاں مجھے لگتا تھا مجھے یہی ریل بنانی ٹھیک ہے نا آج وہ
رولس کتنے ریورس کئے ہے جو آپ تھی وہ میں بن گی ہوں اور جو میں تھی وہ آپ بن گئی ہو
وہ ہے نا کیا ہے وہ ریل گھر سے نکلتے ہی خوش ہو جاتے ہو کہیں میں اورا تو نہیں مجھے وہی ہو گیا ہے اب
ہاں مجھے بھی لگتا ہے آپ وہی ہو
ہوں
آپ کو پتہ ہے میں گھر سے باہر نکلتی نہ لٹرلی مجھے بہت یہ مجھے وہ کھوندس آ تی ہےخود پے میں تو صبح مجھے سر نے زار پار کیا تھا آفس جانا وہاں پہ کچھ بجلی کا کنیکشن ہے وہ بھی دیکھ نا میں نے بولا میں گھر والوں کا یہ بجلی کا بجلی کا کنیکشن دیکھوں میں آفس کا بھی نہیں دیکھ سکتی ہوں
ٹھیک ہے اس کو آپ وہیں پہ رہتے ہو آپ خود دیکھ سکتے ہو آپ رات کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کیوں مجھے دن میں وہاں بھیج رہے ہو بجلی کا کنیکشن دیکھنے کے لیے
میں نے بولا میں نہیں آفس وافس جاتی ہوں پھر میں نے کام کیا پھر میں گئی آنٹی کے گھر میں نے سوچا بھاڑ میں جائے کورٹ بھاڑ میں جائے کام باڑھ میں جائے کیسز چلو اپنی زندگی تھوڑی انجوائے کرتے ہیں
ہاں
تو چڑھتا ہے اس میں
ابو وہ لوگ کیا بول رہے تھے وہ لگائیں گے شادی پہ
ہاں وہ لوگ تو تیار ہے ان نے تو کپڑے وپڑے بنوائے ہیں
سے کپڑ بنوا ہے تو س ان کو بولنا تھا نا ہم نے ہمارے دلہے نے ابھی کپڑے نہیں بنوائے ہیں ابھی بنوانے ہے
نہیں آپ کیا میں بھولتی آپ کو پتہ وہ اتنے خوش ہیں ان کو جیسے گھر پہ شادی ہے نہیں ہے بھی انکو گھر جیسا ہی
ہاں
وں ہوں ہوں ہوں مزہ آیا مگر مجھے وہاں بہت
تو ٹھیک ہے
میں نے وہاں پہ دال چاول کھائی اور میں نے نیوٹری کھائی اور میں نے پنیر کھائی میں نے آلو پراٹھے کھائے میں نے کوک پیا میں نے چائے پی میں نے امی نے اتنا سارا کھانا دن بھر کھایا میں ٹھوس رہی تھی ٹھوس رہی تھی اور میں ٹھوس رہی تھی
وہ اچھا کیا اچھی بات ہے مجھے بھی لے جانا تھا نا سرد آپ کو مجھے بولتی ہوں آپ کے اکیلے کے لیے جاتی پھر میں جای ہوں نا کبھی اکیلے اکیلے
مجھے کیا پتا آپ وہاں آؤ گی مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ آپ کو ان لوگوں میں ہے بھی انٹرسٹ یا نہیں
نہیں گردی پانڈی سے تو مجھے ویسے بھی یہ ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے آپ کے ہاں مجھے با کیوں میں رسٹ نہیں ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے
کس کی بات کر رہی ہو آپ میرے نواتم مال کی بات کر رہی ہوں
ار نہیں پلیز ویسی گستاخی تو ہم کبھی نہیں کریں گے
آف کوئی ایشے دکھاؤ گی آپ کو میں پھر بولوں گی ہ
نہیں ہو کیا ہوا ان کی میں کہاں مست ویسے میں
اچھا ارشاد اچھا مجھے پتہ ہے آپ
ہاں ٹھیک ہے
اوکے دیکھو ہاں پیاری کو پتہ ہے
ہوں پیاری کو تو ان پٹ کو پیاری تو ان پٹ ہی ان سے بارا بھی نہیں
پیاری کو چھیڑا نا ان لوگوں نےا اسی لیے آں
ہاں ان کو پہ ہ غلط تار کو چھیڑا
کوئی بات نہیں دھیان نہیں دینا چاہیے پتا ہے مجھے صبر ہی مجھے وہ جو مجھے کل کر رہی تھی نا ہیئر ٹریٹمنٹ پتہ ہے وہ مجھے کل کیا بول رہی تھی بول رہی تھی میری میری مما بولتی ہے جہاں یہ بولتی ہے اس کی شادی وہی ہونی چاہیے میں نے بولا اچھا اس کو میری میری بورے اس کو اب تم کہاں اتنی پسند ہو اس کو وہ نا اس کے آپ کے جیجو کا بول رہے تھے اس کو وہ زیادہ پسند ہے میں نے بولا اس نے کہاں سے دیکھا بولا اس کو کسی نے فوٹو دکھائی میں نے بولا یہ کسی مجھے پتا ہے کون ہے وہ چھوڑو
بولتی ہے اس کو وہ بہت پسند ہے اس کو تم سے زیادہ اس کی ماں ہے تم اسو زیادہ اس کو کسی کی
ہاں وہ سب کو دکھاتی ہے آگے آگے مجھے مے ہے مجھے یہ ہے مجھے آپ سے محبت ہے ویسے بھی
دی بناتے ہیں وہ ہم سے
ہاں
آپ کو تو گھر والے بلا رہے کچھ چک چی آپ کے گھر میں سب چلاتے کے باتیں کر
ہاں ہاں تمہیں پتہ ہے ہمارے نیبر ہمارے نیبر آئے تھے نا
ہاں
یہ آنٹی جو ہمارے روم کے سامنے رہتے ہے
ہاں وہ کیا بول رہی تھی وہ آئی آئی یہی بولنے کہ یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے رات کو
اس نے بولا وہ آپ کی مما کو بول رہی تھی یہ لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں رات کو ہی نہیں یہ دن میں کتنا چلاتے ہیں آپ لوگ جیسے وہاں پہ رہتے ہیں مارکیٹ میں آپ دن بھر چلاتے رہتے ہو یہاں پہ پھر جاچیے پھر آ پ کی مما نے اس کو بولا اب ہم تو ہم لوگ تو دن میں ہی کرتے آپ کو تو رات میں کرتا آپ لوگ تو رات رات میں کرتے ہو پھر بلا ان کو کیا ہے ان کو وہ تو آپ لوگوں کو تو پتا ہی ہے پہلے ہی سے ہی ان کا یہ کچھ نیا نہیں ہے ان کا میں ویسے بول رہی ہوں یہ لوگ دن بھر کرتے ہیں
شور ہیں
ہوں مجھے لگا تھا یہ مج اس کو بولے کہ یہ لوگ رات کو باتیں کرتے وق ت لگتا ہے کسی کے ساتھ میں ات نا یہ ہو رہی وہ ہو رہی نہیں یہ لوگ کہتے دن پہ اریبہ اریبہ یہ دن بھر چلاتے چلاتے رہتے ہیں
ہوں بولو ہم آج سے ہم ہے نہ بڑی قسمت
کرے
اچھا میں بول رہی ہوں بریم کی اسنیکس دیکھیے
نہیں
و ہو اتنے پیارے اسنپس
میں نے ابھی دیکھے ہی نہیں میں نے فون صبح سے دیکھا ہی نہیں
آپ بزی تھی کیا
ہاں ہاں
اچ
ہمم ہم لوگوں کو کھانا کھانا ہے اب ہمیں بلا رہے ہیں
ہاں میں نے سنا آپ کو بلا رہے ہیں
تھو اپ نے بیگن بناے ہے
ہاں اتنے ٹیسٹی میں نے ان میں لہسن ڈالا اور میں نے ان میں ہری مرچ ڈالی
ہاں اچھا کیا
ہوں
لال مرچ نہیں ڈالنی تھی
تاکہ سب کھائے
ہوں
ہوں
مجھے آنٹی نے بنا بولا تھا بنانے کے لیے پھر مجھے کچھ کام پڑا پھر بعد میں بناؤ گی پھر آپ نے بنائے اچھی بات ہے آپ نے میرا کام کیا کل میں نے کیا نا کل میں نے پکایا نا پھر آپ نے بولا تھا میں استری کروں گی ہائے آپ نے تو پھر ہاتھ بھی نہیں لگایا اب تو صرف جھوٹ بولتے ہو جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ تیز جھوٹ
میں نے آپ کو ابھی آپ ہماری جو ڈیل ہوئی نا
ہوں
تو وہی ہوگی وہ صبح دیکھا سنیپ میں نے کیا لکھا تا آٹو میں ایسے جا رہی ہوں جیسے باپ کی بی ایم ڈبلیو ہو
مانے تو نہیں مانے کھا کوئی سنیپ نہیں دیکھا
کیا ہو گیا ہم آپ نے میری اسنیپس نہیں دیکھی تھی کیوٹ لڑکی
نہ مینے دن بھر سنیپ چیٹ یوز کیا ہے نہ میں نے کچھ یوز کیا ہے میں دن بھر کام کر رہی تھی گھر پہ مجھے یہ گھر والے ایک ہی سال نکالیں گے آپ مجھے لگتا ہے
کوئی بات نہیں اگلے سال آپ کو ہم دبئی بھیج دے گے اگلے سال
ہاں ملا بول جس طرح مجھ سے کام کروا رہے ہیں نا میرے گھر والے
ہوں
مجھے لگتا ہے یہ میرا لاسٹ ایئر ہے
کوئی بات نہیں اللہ تعالی آپ کو صبر دے اس لیے کروا رہے تاکہ اپ سیکھو
کم سکھا ہے
آپ کو پتہ ہے میری آج اس کے ساتھ پھر سے لڑائی ہوئی
کس کے ساتھ
میں کس کے ساتھ روز لڑتی ہوں
اپنی سر کے ساتھ
ہاں